السلام علیکم
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ بتائیے
اج ہم کس ٹاپک پر بات کریں
گلوبل وارمنگ پہ
ٹھیک ہے یہ اج کے زمانے کا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے
گلوبل وارمنگ ہوتی کیا ہے
گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے ہے کہ دردی کا ٹمپریچر دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آرہی ہے
اس اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
اس کی بڑی وجہ فیکٹریز اور گاڑیوں کا دھواں جنگل کاٹنا اور فیول کا زیادہ استعمال ہے ان سب سے گرین ہاؤس گیسز بڑھتی ہے جو گرمی کو درتی کے اندر روک لیتی ہے
گلوبل وارمنگ کے نقصانات کیا ہیں
اس سے گلیشیئر پگل رہا ہے سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے فلڈ ہیٹ ویز اور زیادہ ہو رہی ہے جانور اور پودے ہی بھی متاثر ہو رہے ہیں
کیا یہ انسانوں کی صحت کو بھی افیکٹ کرتی ہے
جی ہاں زیادہ گرمی سے ہائڈریشن ہیٹ اسٹروک سانس کی بیماریاں اور دوسری ہیلتھ پرابلمس بڑھ سکتی ہے
ہم گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں
ہمیں زیادہ سے زیادہ درت درخت لگانانی چاہیے بجلی اور پانی بچانا چاہیے پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے اور انوائرمنٹ کو صاف رکھنا چاہیے
کیا صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے
نہیں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ انوائرمنٹ کی حفاظت کرے چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بہت بڑا فرق لا سکتی ہے
بالکل ٹھیک کہاں اگر کہاں اگر ہم سب مل کر کام کرے تو اپنی دیر دھرتی کو محفوظ بنا سکتے ہیں
جی ہاں آئی آس یہ وعدہ کرے کہ ہم اینورارمینٹ کی حفاظت کرے اور گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں اپنا حصہ ضرور دے
ہمم گلوبل وارمنگ می مینس گلوبل وارمنگ کا اصل مطلب کیا ہے
اصل مطلب یہ ہے گلوبل وارمنگ کا اصل مطلب ہے کہ ہمیں
گلوبل وارمنگ کا اصل مطلب ہے کہ دردتی کا ٹمپریچر دھیرے دھیرے بہتر برتر ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ آگے جا کے بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا
ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اپنی بچائے کیونکہ یہ دھرتی ہماری لیے ہی ہے اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ بھی ہماری قدر نہیں کرے گی
بالکل لیکن دھرتی کا ٹیمپریچر اچھا اچانک کیوں بڑھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ انسان غلطیاں ہے جب ہم درخت کاٹ رہے ہیں فیکٹریز اور گاڑیوں سے نکلنے والی گیس ہوا کو آلودہ کر رہی ہے اور فوسل فیولس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے
مطلب انسان خود اپنی اپنے لیے مشکل بڑھا رہا ہے
بالکل اللہ تعالی نے ہمیں یہ خوبصورت دنیا امانت کے طور پر دی ہے لیکن ہم اس کی حفاظت کرنے کے بجے اسے نقصان پہ پہنچا رہے ہیں
مجھے یاد ہے بچپن میں گرمیاں اتنی سخت نہیں ہوا کرتی تھی
بالکل اب ہر سال گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں سردیاں بھی پہلے جیسی نہیں ہو رہی ہے موسم کا نظام بدلتا جا رہا ہے
صرف گرمی بر بڑھتی رہتی ہے گلوبل وارمنگ کا پتہ چلتا ہے
نہیں اس کے اور بھی بہت سے اثرات ہیں جیسے گلیشرس کا پگلنا سمندر کی سطح کا بڑھنا جنگل کی آگ سہلاب سوکھا اور موسمی تبدیل لیا
اس کا مطلب یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے
بالکل نہیں یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور ہر انسان اس سے متاثر ہو رہا ہے
ہوں ہمارے کشمیر پر بھی اس کار
جی ہاں کشمیر میں بھی موسم پہلے جیسا نہیں رہا کبھی بہت زیادہ گرمی ہاں کبھی اچانک تیز بارش اور کبھی برف کم پڑنا یا سب کلائمیٹ یہ سب کلائمیٹ چینج کے اثرات ہوک سکتے ہیں
مجھے لگتا ہے درختوں کا کاٹنا بھی بہت بڑی وجہ ہے
بالکل درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں جب ہم درخت کاٹ دیتے ہیں تو ہوا اور زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے
اس کا اثر انسانی صحت پر بھی پڑتا ہے
جی ہاں گرمی کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک سانس کی بیماریاں اور پانی کی کمی جیسے مختلف بڑھ رہی ہے
وہ جانوروں کا کیا ہوتا ہے
کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے بہت سے جانور اور پرندے اپنے قدرتی ماحول کھو دیتے ہیں اور کچھ نسلیں خطرے میں پڑ جاتی ہے
اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو کیا ہوگا
پھر آنے والی نسلوں کو صاف ہوا صاف پانی اور بہتر ماحول ملنا مشکل ہو جائے گا
لیکن ہم عام لوگ اس کے لیے کیا ہی کر سکتے ہیں
ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے پانی اور بج لی بجائے پلاسٹک کو کم استعمال کرے اور صفائی کا خاص خیال رکھے
اسکول اور کالج کے اسٹوڈینٹس بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں
بالکل اگر ہر اسٹوڈینٹ ایک درخت لگائے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت بڑت رہائے تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے
سوشل میڈیا پر بھی لوگ لوگوں کو اس بارے میں آگے آنا چاہیے
بالکل کیونکہ آ آگے سے ہی تب تبدیلی آتی ہے لوگ جب لوگ مسئلے کو سمجھنا سمجھیں گے تبھی اس کا حال ڈھونڈیں گے
مجھے لگتا ہے ہر گھر کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے
بالکل تبھی ہم اپنی درتی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں
آج کی گفتگو سے مجھے سمجھ آیا کہ گلوبل وارمنگ صرف سائنس یا سائنس کا ٹاپک نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری کا بیگ ٹاپک ہے
بالکل ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے
مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ اوئرنیس آگے آگے بڑھے گی اگر ہر ایک سوشل میڈیا کا انفلوئنسر آ اپنی ویوز میں اس کا ذکر کرے تو ہر ایک کے پاس یہ بات پہنچے گی اگر ہر ایک کے پاس یہ بات پہنچے گی تو ہر ایک گھر کا فرد اس کے لیے ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھائے گا
بالکل صحیح کہا آپ نے یہ ایک ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہمیں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے تب جا کے ہمارا جو یہ انوائرمنٹ یہ صاف اور سیف رہے گا
اور ایک اور ایک بات اگر اسکول اور کالجز میں جو اس اس کے لیے ڈپارٹمنٹس انائمنٹل اسٹڈیز ڈپاارٹ ڈارمنٹس الگ سے ہوتے ہیں وہ اگر ایک ایک اسٹیپ اٹھائے ہر ایک بچے کو اویئر کرے وہی بچے آگے ہمارا فیوچر ہے اگر وہی آگے بڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو یہ انوائرمنٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا
بالکل ایک درخت لگانا پانی اور بجلی بچانا پلاسٹک کم استعمال کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا یہ سب مل کر درد کو بہتر بنا سکتے ہیں
مجھے لگتا ہے درختوں کا کاٹنا بھی بہت بڑی وجہ ہے
اور آج کی جو یہ لوگ ہیں وہ اپنے سہولت کے لیے کرتے ہیں درخت کو کاٹتے اور پیسوں کے لیے چند پیسوں کے لیے کاٹتے ہیں ہمیں یہ جو حکومت ہے اس کو ان کو اس سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے
درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہمارے ماحول پے بہت گہرا اثر پڑا ہے میراہی کہ ہم اس پہ کام کریں تاکہ ایسا نہ ہو
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اللہ تعالی ہمیں اب زمین اور قدرت کی حفاظت کرنے کی توفیک عطا فرمائی
ہاں
اور ہمیں ذمہ دار شہری بنائے
آمین
ہوں اور ہم سے بتائی نہیں بتایا نہیں کریں گے بلکہ عمل بھی کریں گے
صحیح بات ہے
اچھا اوکے اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ